ہیلو
ہوں ہلو
آواز آ رہی ہے آپ کو
ہاں ہاں ا رہ آ رہ السل علیکم
وعلیکم السلام میرس
ہاں سب خیریت سے ہے آپ سنائیے
الحمد للہ سب سری ہے سر
ہاں
ائے
بس کچھ نہیں ہے دیکھو ہاں کچھ نہیں یہ دیکھو ابھی سبزی منڈی گئی تھی تو وہاں سے سبزیاں لے کے آئی یہ دیکھو نا ایک دم تازے تازے ٹماٹر دیکھ کے تو میرا تو دل ہی خوش ہو گیا
ہاں ٹماٹر ویسے ہی بہت ہائی ریٹنگ کے مطلب بہت ہی زیادہ قیمت میں بک رہے
ہاں آج تو اچھے ٹماٹر ملنا بھی مشکل ہو گیا ہے کبھی بہت مہنگے ملتے ہیں تو کبھی اتنے پھیکے
ہاں بالکل ہوتا ہے کبھی کبھی موسم کی اس کی پر تبدیلی کی وجہ سے گٹتی بڑھتی ہے اس کی قیمتیں ویسے آپ ٹماٹر کی کیا بنا رہی ہے چٹنی بنا رہی ہے کہ کسی سبزی میں ایڈ م اس کرر
مطلب میرے بچوں کو تو ٹماٹر کی چٹنی کا بہت شوق ہے تو وہ شوق سے کاتے بھی ہر دوسرے دن ان کے کی فرمائشیں ہوتی ہے ٹماٹر کی چٹنی کی تو بس وہی سوچ رہی ہوں چ نہیں بنا دوں اور ہر سبزی میں ٹماٹر تو لگتا ہی ہے
ہاں ہاں ٹاٹر ایک ایسی سبزی جو ہر سبزی میں دلتی جی تو مطلب آپ چٹنی بنا رہی ہیں آپ اس کو کاٹ کر بنا رہی ہیں یا بھونول کر یا ابال کر
نہیں نہیں وہ پہلے تو میں سب سے پہلے تو ٹماٹر دو کاٹ کے ٹکڑے ڈال کے کڑھائی میں تیل گرم کر لیتی اس میں ڈال کے کرھر میں لہسن ڈال دیتی ہوں پیاز ڈال کے کر ہلکا س ا سنرا ہو کہ بھون لیتے پھر ہوئی ہری مرچ ڈال کر پھر اپنا پانچ سات منٹ پکا لیا جب ٹماٹر نرم ہو جائیں گے تو گیس بند کر کے تھوڑا ٹھنڈا پانی کر کے پھر مکسر میں پیس لیں گے اوپر چہرا دھنیا ڈال دیں گے
ہاں بالکل بالکل بہت ہی اچھی دکھ رہی ہے میں بھی ٹرائی کروں گی ویسے ٹماٹر کافی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے نا جیسے آج کل سوس بنایا جاتا کوئی طرح طرح کی چ یوم استعمال کیے جات ہیں مطلب وہ کافی چٹنیاں ایسی ہوتی ہے جو بنا ٹماٹر کے بنتی ہی نہیں ہے
صحیح کہا آپ نے اور یہ سبزی جی ہمیں دیکو سبزی جب بناات ہیں ہم تو یہ ٹماٹر کی گریوی کا رنگ بھی اچھا نہیں آتا نا کبھی کبار ایسا سے ہو جاتا ہے کہ کوئی ٹماٹر ایسے پھکے آتے یہ آتے تو اور اسی سے ہی کھٹا بن بھی اسی سے ہی آتا ہے میرے ساتھ تو ہر سبزی میں میں ٹماٹر ر ڈالتی ہوں اور مطلب ہماری امی بھی یہی کہتی تھھی جی کہ ٹماٹر کھانے کھانے کو اور لذیذ بناتا ہے
ہاں بالکل بالکل ہماری امی کا تو امی کا کہنا رہ کہ ہر سبزی میں ٹماٹر دلنا چاہیے بنا ٹماٹر سبزی اچھی نہیں لگتی اس کا مطلب جو ذائقہ بڑھائییا دیتی ہے ٹماٹر
ہوں ہوں ہوں مطلب سچ میں مطلب چھوٹی سی چیز ہے لیکن کھانے کے
ہاں بالکل بالکل اور اس کا ذائقہ وہی الگ ہوتا ہے جب وہ ڈلتا ہے تو ہاں کافی طرح سے لوگ استعمال کرتے سلاد میں زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے صحت کے اعتبار سے بھی بہت فائدے
صحی کہا آپ نے اور آپ کو پت ہے وہ ٹماٹر کی میٹ میٹھی چٹنی بھی تو بچوں کو بہت پسند آتی ہے
ہاں جیسے سوس کہہ رہے ہیں
ہاں وہی وہی تھوڑا سا گڑ لال مرچ نمک اور جیرا ڈال کر شاندار سواد آ ت از کا
ہاں بہت ہی مزے کی لگتی ہے وہ اس طریقے سے بناؤ کر ہاں یہ لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ صحت کے اعبار سے بھی ٹاٹر بہت فائدے مند ہوتے ہے نا اور ان کو بڑھاوا دیتا ہے بالکل ہاں بالکل اس میں م تو خون کو پتلا کرنے میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور اپنا بچوں کو کھلانا چاہیے ہم نے بھی کھانا چاہیے کچا س کچا ٹماٹر زیادہ فائدے مند ہوتا ہے ویسے دیکھا جائے تو
ہاں ہاں صحیح کہا آپ نے
تو آپن رکھیس سلاد میں استعمال کرتے
ہاں ہاں روز روز ہمارے گھر پہ تو ٹماٹر کا سلاد روز سےاہی ہوتا ہے بچہ ہمارے گھر میں سب کو بچہ بچے بڑو سب کو ابھی ہاں سلاد کے بنا تو دیکھو کھانا شرو ہی نہیں ہوتا ہے اور ابھی پچھلے پچھلے مہینے دیک و کیا کہتے ہیں اسے ٹماٹو کتنا کتنے مہنگے ہو گئے تھے
بالکل بالکل پھر بھی لوگ کھانا پسند کرتے ہے چاہے وہ کتنی قیمت میں بڑھ جائے اس کے بنا تو سبزیاں ادھوری ہے سلاحد
ہوں ہاں صحی کہا آپ نے
بالکل تو آپ تو استعمال ہی کرتے ہیں کھانے کے اندر تھوڑی سی پیاز رکھ کے تھوڑی ہری مرچیں لیتے ہیں تھوڑا ہرا دھنیا لیتے ہیں اور پھر اس میں ایک سے دو ٹماٹر کو قطر کی دال دیتے ہیں پڑا نمک ڈالتے ہیں کوئی کوئی ہوتا ہے جو دہی کے ساتھ کھاتے ہیں یا ویسی استعمال کرتے ہیں ہمپ لوگ تو زیادہ تر ویسے استعمال کر تین بہت ہی اچھا لگتا ہے اور مطلب کھانے کو بھی اچھے سے ہضم کرتا ہے ہے نا ٹماٹر کے ساتھ میں ہم سلاد کھاتے ہیں وہاں بھی اور دیکھا جائے تو ا ذائقے میں بھی بڑھاوا کر دیتا ہے وہ کچھ چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں تو ٹماٹر لے لو پیاز لے لو ہاں پھر ان کا سلاد کے ساتھ کھا لو کوئی بھی سبزی آسانی سے کھا سکتے ہیں نا ٹماٹر کی آپ کے ساتھ میں
ہاں اور اور میں ہمارے یہاں پہ تو کیا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی ہے ہے نا تو وہ تو مطلب ہمیشہ مجھے یہی کہتے ہے کہ امت ٹماٹر کا سوپ بنا دیتی ہے تو وہی سوپ ہی بنا دیتی ہوں کئی بار میں تو مٹ مک کیا وہ کچھ کھائے پیینا تو سوپ پی لے تو بھی صحت کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے نا ہاں اور سردیوں میں تو گرما گرم س ٹماٹر کا سوپ مل جاتا ہے تو بالکل سکون مل جاتا ہے
اور اپنے جو اپنے جسم کو بھی دوا نہیں بڑھا دیتے
ہاں ہاں صحی کہا آپ نے صحی صحی ہاں
ویسے میں میرے حساب سے تو میں نے جی بولیے نا جی بولیے
ہلو تو آپ ٹماٹر خریدتے وقت کیسے پہ ہاں ہاں ا ار ہاں تو آپ ٹماٹر خریدتے وقت کیسے پہچانتی ہے کیا اچھے ٹماٹر ہے یہ
بالکل جب ہم ٹماٹر کو چیک کرتے ہیں تو ان میں اور تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے اور اوپر سے صاف ستھرا دکھنا چاہیے ان میں کوئی اگر کچ س راخ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید ٹماٹر اندر سے خراب ہے توہیں دیکھتے ہوئے اچھے سے پا است بال کرنااہ ہاں وہی ہوتا ہے دیکھا جائے تو اگر ہم ٹماٹر کو لال سرخ لیے تھوڑا سا اس کے اندر کڑک بنانا چاہیے سرخ ہو اگر زیادہ گلا ہوا ہے تو سمجھنا ہو نرم پڑتا ہے زیادہ نرم لگتا ہے تو سمجھو وہ خراب ہے مطلب وہ زیادہ دن چلنے والی چیز نہیں ہے نے والی اپنے پاس میں اگر وہ ہارڈ ہوتا ہے کڑک ہوتا ہے اور اوپر سے خوبصورت لال دکھتے ہیں را سرخ ل جن کی تو مطلب وہ مکد فائد مندہ اس کی مطلب اندر کوئی خرابی نہیں ہے ایسے ہم اس کو پہچانتے ہیں ٹماٹر کو
ہوں سی سی کہا اپ نے ہوں ہاں جی
ل اور فرمائیے میں نے کہا ٹماٹر کی اور بھی دو تین ریسیپی بتا دیجے تاکہ میں بھی ٹرائی بنانے کی کوشش کرو
ہاں نہیں نہیں ٹماٹر خریدنا چاہتی ہوں نہ تو سب سے پہلے ہمیشہ لال اور تھوڑے نرم ٹماٹر ہی لیتی ہوں لیکن زیادہ کیں بھی نہیں لیتی صحیح ہے نا ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے باہر سے لال ہوتا ہے لیکن اندر سے بالکل سیھے نکل آتے ہیں کیونکہ آج کل تو دیکھا یہ لوگ کو نہ کو جلدی پکانے کے لیے دوائیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں نا اس میں
ہاں بالکل آج تو دیکھا جائے تو مسم ہی زیادہ بن رہی ہے جی
ہاں وہی وہی اسی لیے اسی وجہ سے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ دیسی ٹماٹر ل ان کا سواد الگ ہی ہوتا ہے
ہاں ہاں وہ ذائقے میں ہلکے سے کھٹے لگتے ہیں جب ہم اس کی چٹنی بناتے ہیں تو پالگی مزہ آتا ہے کھانے میں تھوڑی سی وہ میٹھی سی لگتی ہے اکھٹی س میں ہاں ہاں اور ہری مرچوں کی سات بنا کے اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہے ہم لوگ تو زیادہ تر ہم کیا کرتی ہیں ٹماٹر کو باریک کترتی ہے پیاز مرچ میں اس کو بڑھیا سی بج لیتی ہے نمک ڈال کے بڑھیا سے مطلب یہ نہیں اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے زیادہ تو دال کے ساتھ میں بہت مزے کی لگتی ہے یہ کبھی کھائے اپنے ایسی
میں نے تو کیا کہتے اس کو آپ نے کبھی گھر میں ٹماٹر لگائے ہیں میں نے تو لگائے تھے پچھلے سال ہاں ہاں بھائی کتنے چھوٹے چھوٹے ٹماٹر آتے ہیں نا بہت بہت خوش ہو جاتا ہے دل میرا اس کو دھ کر بچے بھی بہت خوش ہو جاتے وہ چھوٹے چھوٹے ٹماٹر دیکھ کر ہوں ہاں وہی وہی گھر میں لگی ہوئی سبزیوں کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے پت ہے آپ کو ایسے کم سے کم تسلی رہتی ہے کہ صاف اور تازہ تو مل رہا ہے ہمیں
بالکل بالکل کبھی بچے بنا چاہ اس کے دھوئی اگر گھر کی نوس فروا لیتے ہیں وہ ایسا ڈر نہیں رہتا ہے کہ بھ کوئی نقصان کر ہو ہو اور باہر کی چیزیں اگر ہم لاتے ہیں بازار کی کچھ سبزیاں لاتے پہلی پور س میںہیں بتا دیتے بچوں کو کہے کھانا نہیں بیٹا پہلے اسے صاف دو تب اسے استعمال کرو ہے نا تو تھوڑا خطرہ بنا رہتا ہے حالانکہ ٹماٹر ایک ایسی سبزی ہے سر لیکن کسی کسی کو اگر ہاں کسی کسی کو برداشت نہیں کرتا ہے کسی کو کجلی چلنے لگتی ہے اگر وہ کچا ٹماٹر استعمال کرتا ہے تو صحت کے اعتبار سے اسک ان کے اپنی جلد کے اعتبار سے بہت فائدے مند ہے ٹماٹر
ہاں اسا ایک کہاں آ نے اور پت ہے ہماری امی کیا کہتی تھی ہماری امی کہتی ہے کہ ٹماٹر چہرے کی رنگت بھی اچھی ہوتی ہے
بالکل ٹماٹر چہرے کی رنگت کے لیے بھی بہت مفید ہے ہم دیکھیں تو بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے ہلکا سا اس کو چہرے کے اوپر گس لینے سے کاٹ کر کچے ٹماٹر کو ہی ہلکا سا گس لیتے ہیں تو اسکین میں چمک اٹ جاتی ہے
ہاں صحیح ہاں ہاں ہاں ٹماٹر کا رس چہرے پر بھی لگاتے ہیں نا کچھ لوگ توسے استعمال کرنا زیادہ پسند کرتے
زیادہ پسند کرتی ہیں بہت فائدے اور مفید والی چیزیں قدرتی ٹماٹر بالکل چلو بہت شکریہ آپ سے ٹماٹر کے بارے میں جان کر اچھا لگا اور آپ نے جس طریقے سے چٹنیاں بتائیے مجھے طرح طرح کے ٹماٹر کی وہ بھی بہت لذیذ ہوگی انشاء اللہ میں بھی ٹرائی کروں گی اور ضرور آپ کو بتاؤں گی
ٹھیک ہے بالکل بہن اچھا ل اب میں چلتی ہوں کھانا بھی تیار کرنا ہے مجھے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا بھی آپ کیا اللہ حافظ آپ اپنا خیال رکھیے گا
جی آپ بھی اپنے سھر میں